ہلو وعلیکم السلام اور کیسے ہو
جی الحمد للہ کھائی سے ہ آ ب تی
جی جی میں بھی خیال س ہوں ہیلو جی جی سب اللہ کی جی جی سب اللہ کہ مہربانی ہے سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم سفر ہم سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تیار ہیں سفر کے لیے
تیار ہو میں بلکہ سوچ رہی تھی بھی جاؤں جی جی جی بس میں
بالکل ہم اپ جی میں نے سوچا ہم اپنے خاندان کے ساتھ خوبصورت پہاڑی مقام کے لیے سیر کے لیے جا رہے ہیں تو اگر آپ چلنا پسند کریں گی تو
م مجھے بڑی خوشی ہوگی
اے ماشاء اللہ
جی جی ماشاء اللہ اور
پسند
جی مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے مجھے بلکہ میرے شر بھی کہتے ہیں بھی ہم کہیں جا رہے ہیں پہل پلان بناؤ اپ اپنا جی جی جی
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ مجھے بھی سفر کرنا بہت پسند ہے ن جگہ ہے دیکھ اور نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نئے نئے ماحول کو دیکھنا ان انیں محول میں ڈلنا بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے
جی جی جی بلکہ کہ میں تو ان کو اپنے شور کو کہہ رہی تھی ہم کو کسی نہ ہل اسٹیشن پر چلتے ہیں میری گڑیا بھی ابھی چھوٹی ہے نا میری شہزادی چھوٹی سی ہے جی پیار سے میں شہزادی بولتی ہوں کیونکہ الب اللہ کی مہربانی سے اچھے اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کبھی آپ ہم سفر رہ ہیں تیار ہوں گے تو ہم چلیں گے تو کافی مزہ آئے گا پہاڑی علاقوں میں جانے کا الگ مزہ ہوتا ہے ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے وہاں جا جا کر اللہ کی شان پت لگتی لن پہاڑی سفر کرنا اور راستے میں جو دریا سمندر آتی ت
جی جی جی ماشاء اللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ جضرور آ سکوں
اور ہاں اپتنا ضرور ضروری سامان سب رکھ لیجے گا
جی جی بچوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا بھی سارا سامان رکھنا پڑتا ہے جی آپ ٹریکنگ وغیرہ بھی کرو گے
جی جی انشاء اللہ ہم سب کریں گے یہ ان سب میں مشغول ہوں گے اور یہ سب چیزیں کریں گے تو یہی م زائے گا ت
جی جی جی
اور میں آپ کو بتا دوں سب سفر میں احتیاط کرنے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سامان ہوگا ہمارے ساتھ بچے ہوں گے ان سب کے ساتھ سفر کرنا ایک بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب کو خیال میں رکھ کر ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا
جی جی صیح ہے
اور وہاں کے نظارے دیکھنے کے تو الگ ہی بات ہے اور میں نے سنا ہے وہاں پہ سر سبز کت ہیں درخت ہیں اور بہت دلکش نظارے ہیں تو ان نظاروں کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے دل مطمئن ہوتا ہے آنکھوں کو بہت زیادہ ٹھنڈک ملتی ہے تو یہ بہت ہی سکون سکون والا سفر سر ہوگا ہمارا ان شاء اللہ کیا آپ نے پہلے بھی سفر کیا ہے کسی جگہ پہ
جی میں بھگوان اللہ کی کرپا سے میں نے من منالی گئی تھی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ منالی بھی بہت ایک اچ اچھی جگہ ہے وہاں سفر کرنا وہاں پہاڑی علاقے اور بادلوں کو دیکھنا اور ایک دم ایسا لگتا ہے بادل نیچے ہی آ گئے بہت ہی سکون ہے جو پہاڑی علاقوں میں سک ف ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے چاہے آپ کسی بھی جگہ چل جائیں اور میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر ہم جائ گے تو مجھے کھڑی کے پاس بیٹھے بہت پسند ہے تو کھڑکی کے پاس بیٹھ کے جو نظارے دکھتے ہیں نا وہ مجھے بہت مطمئن کرتے ہیں اور میرے دل کی جو پریشانی ہوتی ہے سکون ملتا ہے مجھے بہت زیادہ تو میں آپ کو بتا دوں میں کھڑکی کے پاس تک سب سے پہلے بیٹھوں گی
جی ماشاء اللہ مجھے بھی ویسے کھڑکی کے پاس بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے میں بھی اپنے ہسبینڈ کو کہیں بھی جاتے ہیں نا میں ان کو کھڑکی کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی میں خود ان کے جی بس بچے آگئے ہیں بچے کہتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے باہر تو کڑکی کے پاس ویسے تو وہی بیٹھتے ہ
جی بالکل بچے جس طرح سے ضد کرتے ہیں تو بچوں کی ہی سب سے پہلے سنی جاتی ہے ان کی ہی زد پوری کی جاتی ہے اور ویسے آپ کو سفر کے دوران کیا چیزیں کرنا پسند ہے مجھے تو تصویریں لینا بہت پسند ہے اور تصویریں لینے کے ساتھ یا بکس پڑھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور تصویریں تو میں ضروری لیتی ہوں میریرا موبائل فون
میرے جی جی جی مجھے تصویر لینا بہت پسند ہے بس میں اپنے بچوں کو کہ زیادہ کھینچتی ہوں آپ اور اپنی بھی لیتی ہوں بس وہ ہوتا ہے نا بچوں کی ہماری تو چلو کوئی بات نہیں اتنی یاد گری نہیں ہو رہتی بچوں کی یادگری بن جاتی ہے
جی اور میں آپ کو بتا دوں سفر انسان کے لیے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے بہت زیادہ پ مختلف علاقوں کی ثقافت اور رسم و رواج جاننے کو ملتے ہیں
ہ جی جی ماشاء اللہ مجھے اتنا ابھی آپ سے جان کر بڑی خوشی ہوئی
جی
جی جی جی نہیں میں نے جب میں نے آپ کو پیکنگ کرنی ہوگی نا سب سے سمان سمیٹنا ہوگا تو میں آپ کو ضرور فون کروں گی
اور صاف اور ٹھنڈی ہواں کا وہاں الگ ہی مزہ ہوتا ہے کہ یہاں گرمی اتنی زیادہ اور رہی ہے وہاں ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لینا اور بہت مطمئن کرتے ہیں وہ دل کو راحت دیتے ہیں تو انشاء اللہ یہ سفر بہت سکون جائے گا
جی جی
اصل میں دکھانے میں ہوں تو کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اس بھگوان بنا رہی ہوں تو اس لیے اپ کو خوبے کی سیٹی کی اواز ارہی ہے گی تو آپ اس سے پریشان تو نہیں ہوئے
م کوئی پریشانی نہیں ہو رہی اور کون سا پکوان بنا رہے ہو پھر آج
فی الحال تو میں سالن بنا رہی ہوں ا سالن اور دال چاول بھی بناائے میں نے ساتھ میں کیکہ گرمی کے دن میں روزمرہ دال چاول تو اتنے زیادہ پسند آتے ہیں گھر میں میری والدہ کو بھی بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور میرے شوہر کو بھی
جی جی میں ماشاءاللہ میرے بیٹنگ گڑیا کو بھی بڑے پسند اور میرے شوہر کو بھی گرمیوں میں میری میرا بچہ تو روٹی نہیں کھاتی گڑیا روٹی نہیں کھاتی
جی
جی وہ کہتی ہے ہر روز چاول ہی بناؤ اس کے لیے روز چاول جا کھچڑی بنانی کرڑتی ہے
جی جی جی
بالکل صحیح کیا رہ اور بس اب جب ہم سفر پر جائیں گے تو بہت زیادہ پریشانی تو نہ ہو اللہ پاک ہمارا سفر بہت ہی آرام سے گزر جائے کیونکہ سب سے زیادہ یہی ہے
جی جی میں بھی دس یہی سوچ رہی تھی کیا بھی اپنے سفر کو کیسے اچھے سے بناؤں میں بھی سارا سامان سمیٹنے کے لیے سارا وہ بھی سوچ رہی تھی کون کون سا سامان لے کر جاؤں جی
کیا مقامی کھانے پکوان کھانا پسند کرتی ہیں
ا سوری مجھے نہا سنایا نہیں دیا آپ کے کوکر کی سیٹی وج گئی
جی میں کہ رہی ہوں آپ ج ہم سفر پہ جائیں گے تو آپ کو مقامی پکوان کھانے میں اچھا لگتا ہے یا آپ پرہیز کرتی ہیں ان سب چیز سے
نہیں جب ہم جاتے ہیں تو سب چلتا ہے باہر گئے ہیں اب گھومنا پھرنا ہے تو سب چلے گا اگر گھر پر ہو تو تھوڑا پرہیز کرتے ہیں
اچھی بات ہے کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے کیونکہ کبھی کبھار تو جانا ہوتا ہے
جی جی جی ماشاء اللہ
اور زبان کبھی چٹکارا ہو جاتا ہے اسی بہان
جی جی جی میرے شور باہر کے گار کھانے کا بڑا ہی من ہوتا ہے وہ ہر روز چلے جاتے ہیں بازار رات کو بازار جی
اور قدرتی نظارے دیکھنے کو جو ملتے ہیں بہت ہی سکون ملتا ہے
جی جی جی اور پہاڑی ک پہاڑی کھیتروں میں نا جو وہ ہوتی ہیں ان کے نا پہاڑی کو دیکھ کر ہی بڑا سکون مل جاتا ہے اور ان سے جو دریا بہگتا ہے واٹر فول ہوتا ہے وہ دیکھ کر تو بڑا ہی من کو سکون ملتا ہم تو واٹر فال میں نہاتے بھی تھے سب کیے ہم نے بڑے مزے کیے
جی وہ واٹر فال س جھرنے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گ لوں میں نہ نہ بہت زیادہ مزہ آتا اور وہاں پہ ہ تے گھر ہیں چھوٹے بڑے بہت زیادہ
اچھا اچھا اچشاء اللہ بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے
جی بچوں کے ساتھ تو تھوڑی مشکلیں آتی ہیں پر کوئی نہیں بچوں کے ساتھ بھی جانا چاہیے
جی جی بچوں کو بھی تھوڑا پتا لگتا ہے نا گھومنے پھرنے کا ان کے جی جی نیچر اپنے نیچر کے بارے میں پتاہ لگتا لگ
جی جی جی بالکل قدرت کے نظاروں کے بارے میں پتا لگتا ہے کہ جو نظارے ہیں بہت خوبصورت ہوتا ن
جی جی جی
چلیے پھر بات ہوگی ذرا میرے شوہر کو مجھے کھانا نوش بنوانا ہے تو میں جا رہی ہوں پھر انشاء اللہ پھرا ال باتو گے پھر باتو گے تو آپ اپنی تیاریاں زوروں شوروں میں رکھیے گا اور جیسے ہی آپ تیار ہوتا تیاری ہوتی جائ تو آپ مجھے اتلا کر دیجیے گا
جی جی جی ٹھیک ہے خداظ اللہ حافظ واظ